ہل ہلو فروز بھائی جان آواز آ رہی ہے نا
جی جی
السلام علیکم
وعلیکم سلام میں فیروز میاں بول رہا ہوں کیا میں پرویز عالم سے بات تھوری ہے
جی ہاں جی ہاں میں ہی پرویز عالم بول رہا ہوں فیروز بھائی کیسے ہیں
سب اللہ کہ کرم ہے آپ سنے
الحمد اللہ میں بھی خریت ہوں آپ کا فون آیا بہت خوشی ہوئی
مجھے بھی آپ سے بات کر کے خوشی ہوئی میں نے آپ کے بارے میں سنا کہ آپ کاروبار میں دلچپسی رکھتے ہیں اس لیے سوچا آپ سے مشورہ کر لیا جائے
جی کاروبار میں دلچسپی تو ہے میرا ماننا ہے کہ محنت اور ایمانداری اور صبر میں ہر حلال کاروبار میں برکت ہوتی ہے
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے آج کل نوکری کے ساتھ ساتھ لوگ اپنا کاروبار بھی شروع کر رہے ہیں
جی لیکن کاروبار شروع کرنے سے پہلے بازار کو سمجھنا ضروری ہے فیروز بھائی
جی بالکل آپ کی نظر اس وقت کون سا کاروبار پر ہو سکتا ہے
جی فیروج بھائی جان ویسے اگر کام پونجی ہو تو موبائل جیسے فریج یا کپڑوں کا کاروبار یا کرانہ آن لائن سیلنگ یا ڈیجیٹل سروس سینٹر یہ سب جو ہے اچھا وکلپ ہوتا ہے کم پونجی میں
بہت بڑھیا پروز جی میں نے بھی تو پرویز جی میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ ریڈی مڈ کپڑوں کا دکان کاروبار شروع کیا جائے
یہ اچھا ویچار ہے فیروز بھائی جان آپ کا اگر اچھی کوالٹی اور مناسب دؤں رکھیں گے تو گراہک خود جڑتے چل جائیں گے
اچھا پرویز جی آج کل آن لائن بکری بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے نا
جی بالکل فیروز بھائی جان واٹس ایپ فیسبک انسٹاگرام یہ سب کے جو ہے اچھا مادھیم ہے کاروبار کو اچھا تھوڑا بہتر بنا سکتا ہے اس سے آ لائن پلیٹفارم
پروس جی لیکن شروعات میں پونجی کی کمی سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے
صحیح بات کہی ہے اس لیے تو شروعات چھوٹی کرنی چاہیے اور منافع واپس کاروبار میں لگانا چاہیے سمجھیں ابھی شروعات جو ہے آپ چھو چھوٹا سے کریے
جی جی جی پر پرویز جی آپ کا حساب کتاب رکھنے کا کیا طریقہ ہے
ہر خرید بکری لکھت میں رکھتا ہوں روز کا حساب صاف ہونا چاہیے فروز بھائی جان
پرویز جی یہ تو وجہ کی بہت ہی کاروبار سفل ہو جاتا ہے
جی اور سب سے ضروری بات ہے گراہک کے ساتھ کبھی دھوکا نہیں کرنا چاہیے
جی بالکل انشاء اللہ بھی یہی سکھاتا ہوں کہ کاروبار میں اچھا اچھا ہی اور ایمان اماندر ہو چاہے ہے
رسول اللہ نے فرمایا کی سچا اور امانتدار تاجر کا بڑا اونچا درجہ ہے
صحیح بات کاروبار کو کامیاب بناتی ہے
اگر ہمیں ساجھداری کرے تو پہلے ساری سرطیں ساتھ لکھت میں طے کر کر لینی چاہیے
جی پروی جی بالکل اس میں آگے کوئی تک تک میں نہ ہو ہوتی ہو
آپ کا بجٹ ویسے کتنا ہے ابھی فی الحال
فی الحال لگ بھگ تین لاکھ روپے تک کا انتظام ہو ہو سکتا ہے
تین رقم تین لاکھ کے رقم تک ہو جائے گا تب تو اس رقم سے آپ اچھی شروعات کر سکتے ہیں سر فیروج ب دکان یا چھوٹا گودام لے کر شروات کی جا سکتی ہے
جی پرویز جی اگر اور اگر کاروبار بڑھ تے تو بعد میں آن لائن آڈر بھی کیا جا سکتا ہے
جی ہاں دھیرے دھیرے برانڈ بھی بنایا جا سکتا ہے
کرمچاریوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے
کرمچاریوں کے بارے میں جو ہے ایماندار اور محنتی لوگوں کو رکھنا چاہیے بوزگ اور ان کی تنخواہ سمے پر دینی چاہیے ایسا نہیں کہ ہاں دو تین منت ٹالتے گئے ایسا نہیں ہونا چاہیے
جی جی اگر ہم کرمچاریوں کے پرتیک بھروسہ ایمانداری صحیح سے بات چیت رہے تھے اس میں بھروسہ بھی بن سکتا ہے
جی اور گراہک کی شکایت کو ہمیشہ گمبھییرتا سے لینا چاہیے
پروز پرویز جی میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ اچھا وپار کی سب سے بڑی مارکیٹنگ ہے
جی بالکل ایک خوش گراہک دس نئے گراہک لے کر آتے ہیں سمجھتے ہیں نا اس بات کو
ہوں یہ تو ہم بالکل صحیح بات ہے سمجھ رہے ہیں ان شاء اللہ اگر سب ٹھیک رہا تو اگلے مہینے شروعات کر دیں گے
اللہ تعالی آپ کے کاروبار میں خوب برکت تھا فرمائی
امین اور اگر آپ ساتھ رہے تو مجھے اور بھی حوصلہ ملے گا
انشاء اللہ میں ہر ممکن آپ کی مدد کروں گا
بہت شکریہ فرید بھائی جی
شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے روز بائی دوستی کا حق یہی ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا جائے
جی پرمی جی تھی بالکل چلیے اگلے ہفتے میں مل کے پوری یوجنا بناتے ہیں
ان شاء اللہ اللہ تعالی ہمارے حلال کاروبار میں پرکت ہے اور ہمیں کامیابی نصیب فرمائے
ہاں امن یا ربون انصا سلیم
اچھا فیروز بھائی ابھی اجازت چاہتا ہوں
رکیے رکیے آپ اپنے بارے میں نہیں بتایا آپ کیا بزنس کر رہے ہیں
اچھا میں نے بتایا تھا فیروز بھائی جان آپ کو
اچھا
میں نے ابھی ویسے چھوٹا موٹا یہ ویاپار کر رہا ہوں ویسے فی الحال کرانہ دکان کا اور کرانہ دکان ہے ایسے گھر میں اور جو ہے مال موسی کا جو ہے نا خریداری
ہوں ہوں
وہی خریدتے اور بیچتے ہیں ہم
اچھا اس میں
اچھا منافع ہو جاتا ہے
ہوں اچھا یہ تو آپ یہ سب جو گائے بکری یہ سب آپ دیہات سے اٹھاتے ہیں گے کہ گاؤں اتھی سے کیا بولتے ہیں
جی جی نہیں نہیں دیہات سے ہی اٹھاتے ہیں دیہات میں جو ہے اچھا فائدہ ہوتا ہے اور جو ہے لوگوں سے پریچے بھی ہوتے رہتا ہے
تب تو آپ کو گاؤں کے پرتی وشواس بنائے رکھے ہوں گے سب ایمانداری کام کرتے ہوں گے
ہاں جی ہاں جی
اچھا کس نسل کا آپ بکرا اٹھاتے ہیں
ویسے اس میں جو ہے نسل معنی نہیں رکھتا ہے بھائی جان
اچھا
نسل مینے نئی اس میں جو ہے کوئی بھی نسل ہو
ہوں
ہمم دیتے ہیں خریداری کر تے ہیں اور پھر بکری کرتے جاتے ہیں
اچھا اچھا تو یہ اپ پرویز عالم جی کیا وجن پر اس کا دام لگاتے ہیں کہ بس ایسے
ویسے فیروج بھائی وزن پہ نہیں ہوتا ہے
نہیں نہیں نہیں اس پاس ایسے پھر سے تو ہمارا نقصان بھی ہو سکتا ہے نا فیروز جی
نہیں نہیں نقصان نہیں ہوتا ہے یہ جو ہے آج کا نہیں ہے بہت پہلے سے ہم لوگ بزنس کرے اس کا
ہمارے گاؤں میں ایک ہے سلیم بھائی جان وہ ہم کو بتاتے ہیں کہ ہم لوگ دیہات سے جاتے ہیں اچھا نسل دیکھتے ہیں وزن دار رہ تا ہے اس کے حساب سے اس کا وزن کر کے اس بعد ہے کو اٹھاتے ہیں اور پھر اس کو مارکیٹنگ میں سیل کرتے ہیں
جی تو سب کا الگ الگ یہ ہے طریقہ ہے
اچھا سب کا الگ الگ طریقہ ہے مطلب جس کو جیسا پڑے گا ویسا دیتا ہے نا
بھائی جان
اور کھیتی کیا کھیتی میں کیا ابھی چل رہا ہے بارش وش ہو رہی ہے
فی الحال تو بارش نہیں ہو رہی ہے فیروز بھائی
اچھا اور بہان کا کیا حال ہے
بیانات کرے ہوئے ہیں بس بہان تیار بھی ہو چکا ہے بس پانی کا یہ ہے خدا کا کیسا بتائیں
آہ آہ اللہ برکت دے گی بارش ہوئے گی اس بار فصل بھی اچھا ہوگا اور ایسے آپ کے گاؤں کے کیا کر رہے ہیں
گاؤں کے لوگ بھی سب بارش پہ ہی رہ ہیں
ہمارے گاؤں کے نوجیوک تو پورا کھیتی میں دلپش ہے پورا ایک دم تیاری میں ہے سب باہر میں جو کام کرنے گ آتے سب آ چکے ہیں گھر پہ آرے جی ہیلو
ہیلو ہیلو
ہاں پروش جی آواز نہیں جا رہی کیا
آواج کٹ کٹ کے آ رہی فروج بھائی
بولے تھے پرویش جی کہ ہم کو ادھر سے کچھ روپا کے لیے آدمی چاہیے تھا وہ کیا ہو سک تا ہے اولیبل
ا کس سمے آپ کو چاہیے مطلب ابھی تھوڑی ائے چالو نہیں ہوا ہے
ادھر میں ہم لوگ کا سائڈ ہو گیا ہے ہم کو یہ دو چار دن بعد ہم کو چاہیے وہاں سے کم سے کم دس آدمی چاہیے اور دو کوڑی چلانے والا چاہیے
ہوں ہو جائے گا
اچھا کیا ریٹ چل رہا ہے ادھر ابھی
فی الحال ابھی تو یہ جو ہے ورکر کا تین سو روپئے نہیں تین سو نہیں ساڑھے تین سو چار سو ایسے ہے پر ڈے پر ڈے کا ہاں ہاں کھانا پینا کھلاکے